تو السلام
ہلو سریش بھا
ج ٹھیک ہے آپ
کی حال با
ارے اردو کرو نا بھائی
ہا ہمار اردو تھوڑا خراب
ارے یہک متاے
ا اتو اتو اردو کا کر با تو ت سمجھ با جی اچھا
جی جی بولو
جی گھر پر سب ٹھیک
جی ہاں بس شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ
یہ آپ کی اردو کو کیا ہوا ہے
ہمار اردو بنگال جابت
اچھا
ہا
واپس کب آئے گی ہ
آپت خاندربعاد
اچھا اچھا اچھا اچھا آپ جی آپ بنگال میں شادی کر رہے ہیں اپ
جی جی
ہاں
تھھڑا
پتر
جی آپ اردو میں ہی بات کریے کیونکہ یہ پھر ٹرانسکرپٹ میں کنورٹ نہیں ہو پائے گا
ٹرانسکرپٹ میں کنورٹ کیوں نہیں ہو پائے گا
جی نہیں کیونکہ آپ پتا نہیں کیا بات کر رہے ہیں نا جی ایسی بات کریے آپ
ہم ایسی ہی بات کرتے رہے تو آپ ایسی ہی بات کریں گے اگر ہم سب ایسی ہی بات کریں گے تو بات کو فون کریے گا
اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بات تو ہم ہی کریں گے نا
اگر ہم ایسی ہی بات کرتے رہے جو ہماری بات سنے گا وہ بات ملا کے نکال کے پھر لاسٹ میں جو بات نکال کے ٹرانسکرپٹ کرے گا وہ بات وہی ہوگی نا جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہوگی
جی جہوں نے یہاں پہ بات کی ہے وہ آگے اے آئی ٹرانسکرپٹ میں بدل کے ہماری بات کو نکال کے ٹرانسکرپٹ میں بر کے بنائے گا
مگر جو ہم بات کریں گے ابادسل کے لکھ کے نچوڑ کے پھر نکال کے
ہاں
وہی بات ہوگی جو ہم نے بولی ہوگی
جی نہیں جو بات ہو رہی ہے ابھی اس کو ٹرانسکرپٹ میں بن جائے گی پھر اس کو وہ اے آئی خود بنائے گا جی
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بات کر رہے ہیں ایپ مجھے آ بتائی وہ گھر کے ہییا حالات کے بارے میں کیا ہوا پھر آپ کی
جی گھر پہ کچھ نہیں آج ماں اور ایک بہن آئی ہوئی ہے گھر پہ اور پاپا تو ہے ہی جی ہاں
اچھا بس اچھی طرح بس ہم ہم بھی یہی یہی بالکنی بالک کنی میں یہ ہمارے بنگلو کی
اچھا
جی
آپ کی سوالے بنگلے پہ ہو ابھی
ٹ کیاز چک پسل لمت ہم وہ یہ والے پلاٹ نمبر بیس والا امریش نگر
امریش نگر بجنور
بجنور ہاں بجنور کے پاس
اچھا جی یہ پیچھے دیر بات کون کر رہے ہے
یہ یہاں کی مکھیا
مکھیا
جی جی
ہ
ان کا نام ہے یہ بتایا جو ہم نے آپ کو مشرا جی یہاں کے نہیں نہیں
پھر
یہ جی یہ آپ تو جانتے ہوں گے
جی جی اچھا اچھا اچھا ہاں
جی
جی میں یہاں ابھی گلی میں بیٹھا ہوں یہاں کے ہمسائے مجھے دیکھ رہے ہیں سب لوگ بول رہے ہی پاگ لوگ ہیں ایکٹ
جی ایسا لگ رہا ہے ان کو ان کو بتائیے بجنیر کے بہت بڑے کاروبار والے آدمی ہیں آپ آپ سے تو ان کو ڈرنا چاہیے
جی ہاں اسی اسی روپئے کما رہا ہوں
اسی اسی روپئے کما رہے ہیں آپ
جی میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں
اچھا اچھا اچھا اچا
جی ہاں جیسے ڈریم گرل فلم میں ہوتا ہے نا
اچھا ویسے ہی
جی
وہ پنویل کی سائڈ والی جگہ جو تھی
ہوں
اس میں بیس گج کا پلاٹ تھا
اچھا
اس پھر کیا ہوا
یہ م یں سوچ رہا تھا میں وہ بیچ تووں
سوچ رہے ہیں آپ بیج دیں گ
ہاں کیونکہ وہاں پر جو میرے ہیلی ہے نا وہ فٹ نہیں ہوتے
وہ مشرا جی کو بیچ دیتے
وہ خریدیں گے آپ پوچھو پھر مجھے جی ہاں آپ ان سے بات کر کے بول دوو پھر میں آپ کو بھی تھوڑا سا منافع دے دوں گا
کوئی بات نہیں مناپا آپ بیج دییے کا اکانٹ نمبر ہے چھیالیس بیالیس پچانوے بانوے ترانے
جی جی جی جی میں کتنا چاہیے کتنا چاہیے کتنا چاہیے
آپ بیج دیجے گا ارے جتنا آپ کے گھر کے آدمی آپ سے کیا لندین
ہاں اس کا اتنا زیادہ بھی نہیں آئے گا لیکن جتنا آئے گا اتنا دے دوں گا
آپت دج دیجیے گا اور وہاں کافی ہے
جی اس بنگلے میں پیسے پھنسے ہوئے نا
پیسے پھنسے ہیں یہ بت وہی بنتا ہے جس میں وہ اس کا نام کیا تھا نرملا کی آتما بولتے ہیں گھومتی ہیں
نہ نہ وہ تو دوسرا ہے
اچھا
جی ہاں
وہ برجنیج کا تھا نا شاید
وہ بھی میرا ہی ہے لیکن وہ دوسری جگہ پر ہے نالا سپارا
اچھا
جی ہاں آپ بولو آپ نے کھانا کھایا ہے ابھی
جی ہم نے تو کھا لیا کھانا کھانا میں گوشت ووشت گوشت ووشت بنے تھا کھانے میں ہاں
جی مجھے بہت ٹائم ہو گیا دیسی کھانا کھائے ہوئے میں آج کل دیش سے باہر ہی رہتا ہوں نا جی جی
تھنگ لینڈ گئے تھے آپ تھنگ لینڈ
ہاں ہاں ہاں
اچھا
ہوں
کیسا لگ رہا ہے وہاں
جی ہاں دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے ایک
دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بچ کے رہ گا وہاں تھوڑے ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جی جی پتا ہے بچا ہوا ہوں میں باس میں گھوم رہا ہوں
وہاں تھاائی لینڈ میں بچا ہو گیا آپ کا
ہاں
اچھا ہے
اب کیا کر سکتے ہیں قسمت نے ساتھ دیا اور ہو گیا
کس سے بچا ہوا ہے وہ پتا ہے آپ کو
نہ نہ یہ تو پتا نہیں
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو یہ بہت
نہیں نہیں میں مجھے نہیں ہوا اس لیے مجھے سڑک پہ مل گیا
اچھا مجھ ج لگا آپ ہی کو ہو گیا
نہ نہ نہ ارے
نہیں نہیں وہاں ایسے لوگ ہیں وہ وہاں ہوتا ہاں
جی ہاں
لگا بچہ کہاں کس طرف کا ہے کہ بچا بھی ایسے ہی یہ بارڈر کی طرح
ارے آدھا بنگلہ دیش ہی لگ رہا ہے آدھا چینی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں کا
ارے نہیں میں بول رہا ہوں بچہ کیسا ہے
وہی بول رہا ہوں نا سمجھ نہیں آ رہا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے بنگلہ دیشی ہے چینی ہے
وہی بی وہ وہ وہ پتا کر کرنا ضروری ہے بچہ ہے بچی ہے بچھا ہے
جی ہاں بچھا بھی ہو سکتا ہے
جی جی تھنگ لینڈ میں تو بہت گچھا ہوتا ہے
ہاں میں نے کل بہت دیکھی
اچھا اچھا اچھا تو ہم بھی بولے آپ کا دل گار گاڑ جو رہا ہے
موسم کیسا ہے وہاں
ا جی یہاں پہ تو اصلی یہاں پہ تو اصلی کا گارڈن گارڈن ہوتا ہے یہاں ملاوٹ ملاوٹ نہیں ہوتی ہے یہ کھی دیسی کھانا جی جی
جی ہاں
یہاں ملاوٹ کی چیز اب
جی آج بہت ٹائم کے بعد میں نے آپ کو فون کیا ہے نا
جی کہ اب کیا بولے جب سے آپ وہ انیس سو ستائیس کی جنگ کے بعد ہم نے آج بات کی
جی ہاں ساری یادیں تازہ ہو گئی
جی جی یاد ہے جب آپ کو دائیں آنکھ میں گولیاں رکھی تھی پھر میں نے بائیں آنکھ سے نکالی
ارے مت پوچھو مت پوچھو کتنا درد ہوا تھا او او او
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو پھر آپ کا وہ ٹنڈے پانڈ کا کیا ہوا
چلتا ہو آج کل اب کیا کروں کبھی کبھی کرسی پہ بھی چلتی کتاوں
ک بھی بھی چلتے ہیں آپ
ہاں
اچھا
جی ہاں کرسی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں پھر چلتا ہوں
اچھا ویسے ہاں یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے تبھی مجھے بولا تھا ان کا دماغ سنتولن اب خراب ہوگا تھوڑے سالوں
جی ہاں کبھی کبھی چیزیں بھی بھول جاتا ہوں بڑھاپا آ گیا
اچھا تو آج کااں آج آیکا پنین کیا بنایا ہے آپ
میں سوچ رہا ہوں میں کل آ جاؤں وہاں کیونکہ دس منٹ ہو گئے
جی جی جی جی جی جی
جی ہاں چلیے ملتے ہیں جلدی
جلدی جلدی ملیں گے ہم میں ضرور آپ کی ٹینٹی ف کا علاج نکالوں گا کوئی بات نہیں
جی ہاں بڑی مشکل ہوتی ہے چلنے میں چلے چلیے جی چلے اچھا جی ملتے ہیں